ہیلو السلام علیکم
اور کیسی ہیں آپ
کیسی ہیں
جی اللہ کا شکر ہے اور بتائے
بس کچھ نہیں صفائی کر کے نپٹے ہیں ابھی
ہ جی ہمب اسی کرو کے کام کر کے ہی بس فری ہویں اب ات میں لان سے بیٹھے ہیں آپ
اچھا گرمی کیسی ہو رہی ہے
گرمی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت برا حال ہے گرمی کا
ہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے
اور اوپر س لائٹ بھی بہت پریشان کر رہی ہے
اچھا اچھا اور کیا کر رہی تھیں آپ آپ
اب تو کچھ نہیں بس اب تو بس بیٹھے ہیں ابھی تو
ہ
فری ٹائم ہے ابھی تھوڑا
جی جی کر لیا آپ نے کر لیا
تو گرمی اتنی ہو رہی ہے کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا بس دل چاہتا ہے لکوڈ پینے کا
وہی تو بس ٹھنڈا ٹھنڈا کچھ ہو
ہاں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے
اور کیا ہائڈریٹ رہیں باڈی اور
ہاں وہی سب کچھ اپ لنچ کریں گی آپ
ہاں ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے ابھی اس کے بعد کریں گے دو بجے کے آس پاس یہ ٹائم ہی رہتا ہے
ہم
اور جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ آپ بتائیے
جی جی سب ٹھیک ہے
اور کہیں گھومنے نہیں جا رہی آپ
اتنی گرمی میں کہاں دل چاہ رہا ہے گھومنے کا
تو پہاڑوں پہ چلیے جائیے
ہاں
پا پہاڑوں پہ ہاں ہم تو جائیں گے نیکسٹ ویک
اچھا کہاں پہ جائیں گی تو آپ
ہم جائیں گے شملہ جائیں گے ہم
اچھا کس کے ساتھ جائیں گی آپ
فیملی کے ساتھ جائیں گے امی ابو بھائی بہن
اچھا اچھا صحیح ہے وہاں کا موسم تو بڑھیا ہو رہا ہوگا
ہمم وہاں کا موسم بڑھیا ہے ایک دم
ا
تھوڑی گرمی سے راحت ملے گی وہاں پہ جا کے یہاں پہ تو اتنی بہت گرمی ہے
ہاں پ تو بہت زیادہ گری ہے اب تو شاید بتا ہاں یہ تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا وہاں پہ سکون ملے گا ذرا جا
ہاں بس تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی
یہاں پہ بھی تھوڑا پتایا ہے کہ بارش وغیرہ ہوگی ابھی ایک دو دن بعد
اچھا ہمم ہوئی ج ہے بہت گرمی ہو رہی ہے اور بتائیں سب گھر پہ ٹھیک ہے امی ابو
جی جی سب ٹھیک ہے
اور کیا بنایا کھانے میں آج
آج بنائے ہیں دال چاول
دال چاول صحیح گرمی میں تو بس یہی د کرتا ہے دال چاول کھاؤ دہی کھاؤ بس
بس یہ دیکت ہے ہاں
اور بتائیے آپ
اور تو سب ٹھیک ہے
بس گرمی سے بےحال ہے
ھم گرمی نے تو بہت ہی زیادہ کھانے خراب کر رکھا ھے
بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے گرمی کا حال
اب بھی چلی جائیے کی گھوم میں اتنی گرمی ہو رہی ہے تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی
ھا جآئیں گے ہم بھی
اور کیا
اب اس ٹائم پہ وہاں پہ ٹورسٹ اتنے زیادہ آتے تو جام وغیرہ سب رہتے
ہاں وہ تو ہے ہی پھر سبھی جاتے ہیں ان ٹائم پہ تھوڑا ماؤنٹینس کی طرف
جی
انسان کیا کرے گرمی سے برداشت نہیں ہوتی اب جانا ہی پڑے گا
ہاں یہ بھی ہے لیکن پھر وہیں یہیں پہ آنا ہے واپس گرمی میں
بھی انا ہے کیا کر سکتے ہیں جہاں گھر ہے وہیں آنا پڑے گا
بس یہ ھے کچھ ٹائم کا بس چار پانچ دن گزر جاتے ھے اچھے سے
اب تو اسکول کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں
ہاں اسکول کی بی ھو گی ھے اور اتنی گرمی ہو رہی ہے بیچارے بچے
ہاں ا تھنی گرمی میں اور کیا اور زیادہ گر می ے اب اتنا زیادہ ہوموارک مل جاتا اس میں لگے رہتے ہیں پھر بچے ہاللیڈ ے ھموارک
اور اتنا زیادہ دے دیں گے اور ایسے وقت دیتے ہیں جسے کر بھی نہیں پاتے ہیں بڑوں کو کرنا پڑتا
ہاں اتنے سارے پروجیکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں یہ سب چیزیں بنانے کے لیے اب اتنا چھوٹا بچہ کہاں کر پاتا ہے ہ وہی تو اتنا چھوٹا بچہ ہ اتنے سارے جن دے دیتے ہیں وہ چھوٹا بچہ کہاں سے بنا لے گا
اور کیا چھٹے بچے کے لیے تو ب رائٹنگ دو لرننگ دو بس تھوڑا بہت وہ یہ کیا پروجیکٹ وغیرہ کیا بنائے گا وہ چارٹس وغیرہ
ا پورا ٹائم اسی میں لگے رہا بچے کی چھٹی بھی بےیکار
ہوں بچے کو بھی ٹینشن اور بڑوں کو بھی ٹینشن
مارکیٹ سے سامان لے کر آؤ یہ وہ بس اس میں رہ
اتنی گرمی میں مارکیٹ میں ڈھونڈو سامان
ہوں اور پھر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کی تیاری
ہوں اسکول اوپن ہونے کے بعد ہوتے ہیں
ہاں
اور
اور عید کی تیاری ہوگئی
ہاں عید کی تیاری ہی چل رہی ہیں اب بس صفائی وغیرہ یہ سب
اور کپڑے بن گئے
سب کپڑے ہاں چل رہی ہے اس کی بھی تیاری
چلوری ہے گرمی میں مل دل بھی نہیں چاہے گا کپڑے پہننے کا
ہاں اور کیا بس یہی ہے ہلکے سے کپڑے کاٹن وغیرہ کے پہن لو بس گھر پر
پن جاتے کو ٹن کے تو چپتے ہیں وہ بھی
جی جی جی شدید گرمی ہو رہی ہے بس
ہوں بہت بہت ٹیمپریچر جا رہا ہے آج پت نہیں کتنا ہے
ہاں فورٹی فائیو فورٹی سکس ایسی رہتا ہے ٹیمپریچر
ہوں کل بھی بہت تھا
رجے بتا ہاں
توما سائڈ کی لائٹ بھی بڑی پریشان کر رہی ہے
اچھا لائٹ تو آ جاائی کر رہی ہے گرمی اتنی ہو رہی ہے ہ جگہ گائی پریشان کر رہی ہے
اور پورے دن لائٹ نہیں آئی اور رات کو آئی تو بھیسے کبھی جاہی تھی کبھی آ رہی تھی
گرمی ہونے والا پریشانیوںں جاگ
وہی تو
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پانی بھی ختم ہو جاتا ہے
دیکھیے پھر چلی گئی لائٹ کل سے بس سی ڈرامہ ہو رہا ہے سلائٹ کا کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے
اچھا اچھا
اور وہی تو پانی کا بھی ڈر پانی ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے مطلب کل تو ہے یہ ٹھنڈا پانی تک نہیں تھا پینے کو
ہمم ہمم ہاں ایسے ہو جاتا ہے
اور جب لائٹ آئی تو بوٹل جیسے سمر چلایا بوٹل رہی فریج میں تو ٹھنڈا ہی پانی جلدی کیسے ہوگا ٹھنڈا پانی اور لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی فریج کی بھی کولنگ ختم وہی تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اب تو بس ٹھنڈ آ جائیں گ مری
ہاں ابھی تو لیکن ٹائم ہے ٹھنڈ آے میں بھی ابھی تو جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر میں جا کے تھوڑا ویدر چینج ہوتا ہے
ہمم وہی تو ا تو بہت ہے بہت مہینے بھی تو پھر جا کے تھوڑی سردی آئے گی
ہاں یہ سردیوں میں صحیح رہتا ہے
وہی تو آرام سے کہیں بھی باہر جاؤ کپڑے پہن لو کچھ بھی کھانا پکا لو وہی تو اور دل بھی کرتا ہے پھر کھانے کا کہ نئی نئی چیزیں بناؤ کاؤ
ہاں گرمی میں تو پتہ چلے طبیعت خراب اور
ہاں پسینوں میں بےحال
گ رات بھی کچھ اسپائس وغیرہ کا لو
اور وہ تو لمٹ میں کھانا پڑتا ہے
جی
کچن میں انٹر کرنے کا دل نہیں چاہتا
جی اور روٹی بناؤ تو پھر اور زیادہ
اور کیا بہت زیادہ سب سے روڈ زیادہ تر روٹی بنانے میں حالت خراب ہوتی ہے
ہاں ہاں
بس چاول کاتے رہو گھر گرمی گرمی
ہاں ایسے دل چاہتا ہے بس چاول اور لکوڈو
چٹاول اور دہی بس آپ کب کھائیں گی کھانا
ہم لوگ بھی ایسے ہی کھاتے ہیں دو بجے کے آس پاس
اور زیادہ تر لگ ہی ٹائمنگ ہوتی ہے
دل بھی نہیں چاہتا تھا کھانے کا
ہاں بس کیا کریں کھانا تو پتی ہے انرجی کے تھے
چلیے توب آپ نیکسٹ ویک گھومنے جائیں گی پہاڑوں پر
جی چلیے آپھی ہمارے ساتھ
ہاں پروگرام بنائیں گے پروگرام ہوں گی
ہوں اور کیا صحی ہے تھوڑی آ ٹگ ہو جاتی ہے اور کیا ہی ہے بس
جی جی
اسکول بھی ہو گئے کلوز ہو گئے تو بس گھمی ہو تھوڑا سسو
ہاں یہ تو سکون مل جائے گا تھوڑا وہاں پرہ جا کے
ہوں کچھ دن کی بات ہے بس چار پانچ دن پھر تو آنا واپس ہی ہے اس گرمی میں ہی
ہاں یہ تو ہے ہی یہیں پہ بھی چلے رہا ا گھر ہی آنا ہوتا
ہاں دنیا میں کہیں بھی پس جاؤ واپس تو گھر ہی آنا ہے
بالکل بالکل چلیے ٹھیک ہے پھر بات ہوتی ہے
اللہ حافظ
السلام علیکم
وعلیکم السلام